اتو وہا ہڑ گو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہو بائیک
کیا جی بالکل میں ٹھیک ہوں آپ سنیں بھائی جان آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ بھائی بہن چھوٹے بچے سب ٹھیک ہے بڑے بزرگ سب ٹھیک ہے اور
سبھی ٹھیک
جی بالکل بالکل ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے اور سنائیے آپ نے چائے وغیرہ پی لی
ہاں نہیں میں نے ای کھانا کھایا لیکن چائے وغیرہ تو میں زیادہ پیتا نہیں ہوں تو
تو اس حساب سے تو آپ کھانا بہت دیر سے کھاتے ہیں
نہیں کھانا تو میں نے آئی تھنک میرے خیال سے شاید دو بجے کھایا میں نے کھانا تو اب مجھے لگتا ہے میں کچھ پندرہ بیس منٹ بعد کچھ کھاؤں گا جیسے کچھ پھل وغیرہ کھا سکتا ہوں ابھی تو
جی بالکل بالکل بہت اچھا ہے پھل وغیرہ کھانے چاہیے اس سے صحت اچھی رہتی ہے
ہاں جی صحیح بات ہے اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ کچھ
میں بس بیٹھا تھا اور
کس بارے میں بات کرنی چاہیں گے آپ آج
تو آج ہم اگر بات کرنا چاہیں ہم اپنے کشمیر کے متعلق ہی بات کر کیا کرنا چاہیں جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگ ہوگا کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے اور جو یہاں پہ کشمیری آرٹس جس کو ہم کہتے ہیں کشمیری کلاؤں کی وجہ سے اپنی کلاؤں کی وجہ سے بھی مشہور ہے تو آپ کا کیا تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں
ہاں جی میں اس بات سے سہمت ہوں کشمیر تو پہلے ہی کشمیر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کے جتنے بھی خوبصورت پہاڑ ہے جتنے بھی خوبصورت نظارے ہیں وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے ساتھ ساتھ میں کشمیر میں جو ہمارا آرٹس ہینڈی کرافٹ ہے کشمیر کا آرٹس ہے وہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہے کشمیر کی جو یہاں پہ اپنی لوگوں کی ایک کصب ہے اپنے لوگوں کی ایک کلا ہے جو کہ وہ ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہیں پھر چاہے کوئی بھی پوری دنیا میں مشہور ہے پوری دنیا میں مقام حاصل کیا ہے لیکن میرا ایک خیال ہے کہ جو اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو کشمیر آرٹس ہمارا کشمیر ہینڈی کرافٹ کشمیر ہینڈی لوم ہیں یہ آج کل زیادہ
یہ میں بھی وہیں کہنے والا تھا آپ سے جیسے کہ اگر ہم پہلے دیکھیں کہ کشمیری شال پشمینہ شال جسے ہم کہتے ہیں کشمیر میں جو بنتے ہیں ان کی بات کریں تو یہ کشمیر کی پہچان مانی جاتی ہے اگر بات کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ بولیں گے پشمینہ شال تو کشمیریوں کی پہچان ہے اس سے بہت نازک اور نرم اون سے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر ہاتھ سے خوب اس پر ہاتھ سے خوبصورتی سے امبرائڈری وغیرہ کی جاتی ہے اس پہ نقشے گاری کی جاتی ہے پھر اس پہ پھول وغیرہ کا جو نقشہ وغیرہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو کشمیر کے کارپیٹس بھی ہیں بہت مشہور
ہاں قالین وغیرہ کشمیر کے کافی کافی زیادہ مشہور ہے ان میں تو کافی زیادہ وقت لگتا ہے بنانے میں کافی زیادہ محنت ہوتی ہے ان میں ایسے ہی کشمیر میں کافی زیادہ جیسے ہاتھ سے کوئی چیزیں بناتے ہیں ہم دیکھتے یہاں پر لگڑی کے ہاں جی ہاں جی اور لکڑی سے جیسے ہم اخروٹ کی لگڑی ہوتی ہے اس پہ کاریگری بناتے ہیں پہ نقشے نقشے بناتے ہاں جی لیکن میرا خیال سے اگر ہم دیکھیں دیکھیں گے یا پھر زیادہ تر اگر ہم کریں گے کشمیر آرٹس کی کشمیر ہینڈی کرافٹ کی بات یا جس میں قالین وغیرہ کی بات کریں گے ہم آج کے دور میں جیسے پہلے تجارت ہوا کرتا تھا تاجر ہوتے تھے اس کے وہ زیادہ اچھے اچھا کمائی کرتے تھے اس پہ آج کے دور میں اگر دیکھیں گے میں نے کئی سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بولتے ہیں کیا اس میں اب زیادہ منافع وغیرہ نہیں ہوتا ہے ہمیں یا پھر یہ یہاں پر اب زیادہ تر اس کو اتنا زیادہ اب یہاں پر ترجیحی دی جاتی ہے لوگ اس لیے یہ کام اس کو ترجیح زیادہ تر نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہم پہلے کے دور میں اگر ہم یہ کام کرتے تھے تو ہمیں کافی زیادہ اچھا فائدہ بھی ملتا تھا اس سے اس سے ہمارے کشمیر میں جو ہماری کلا تھی وہ زندہ تھی آج جو ہے وہ زیادہ تر اب استعمال نہیں کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے خیال سے میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اس کی بڑی وجہ جو کہ میں نے باقی لوگوں سے بھی بات کی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو یہاں پہ پھر وہ مشین وغیرہ آ گئی جو یہ کام یہ سب بنا چیزیں بنانے لگی مشین میں تو پہلے وقت کم لگتا ہے اور اس میں ہمارا جو اس کو بنانے کا خرچہ ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے اس لیے وہ جو پھر لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں وہ کم دام میں خرید پاتے ہیں اس کے برعکس جواں اگر ہم دیکھیں گے جو ہم پہلے یہاں پر کشمیر کے لوگ ہاتھوں سے یہ چیزیں بناتے ہیں ہاتھوں کی کلا تھی ہے یا ابھی بھی ہے لیکن ابھی تو زیادہ عروج پہ نہیں ہے اس میں ایک ایک تو کافی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے تھا محنت بھی کافی زیادہ لگتی تھی اور وہ کافی زیادہ مہنگے دھاموں میں بھی بکتے تھے
جی
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اور جو میں نے جو اس اس کلا سے اور اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان سے بھی میں نے یہ سنا ہے سب سے بڑی وجہ یہ یہ ہے اس کار نا اس کاروبار کی جو اب اتنی اہمیت نہیں رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو اس میں پھر نئی جدید طرح کی مشینیں آ گئی جو یہ کام مشینوں میں کرتے تھے
جی
وہ سب سے بڑی وجہ لگ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بات پر
جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں مشینیں وغیرہ آنے لگیں جس سے کام تو ہمارا آسان ہوا لیکن لیکن جو جو ہمارا کام ہے اس کی جو صلاحیت تھی وہ اتنی نہیں رہ پائی کیونکہ دیکھا جائے جو مشین کے مشین پہ جو بنے ہوئے چیزیں رہتی ہیں وہ اتنی خوبصورت نہیں رہتی ہے اور ان کا جو پہناوا ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت اور اچھا نہیں دکھتا جب کہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہے جیسے شال ہو گئے پشمینا شال وغیرہ ہو گئی وہ بھی آج کل آ کل بیکتے تو ہیں لیکن بہت کم بیکتے ہیں کیونکہ جو پشمینہ شال وغیرہ بکتے ہیں وہ تو آج کل لاکھوں میں بکتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ خرید نہیں پاتے تو وہ اسی لیئے اپنا جو ذہن ہے وہ مشین مشین میں مشین سے بنے جو شال رہتے ہیں ان کی طرح لگاتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت کم داموں میں ملتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے لیکن مجھے اس سے یہ چیز لگتا جیسے آپ نے بات کی پیپر میں شیک یہاں پہ آپ نے بات کی تھی یہاں پہ ایک کلا ہے وہ آج کل جو وہ کلا بود جیسے ہم نوجوان ہیں وہ کلا سیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں یا پھر جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کشمیر آرٹس کا اپنی ایک کصب تھا ہمارا یہاں پر کشمیر میں نئے لوگ اس سے وابستہ نہیں رکھ رہے جو نئے نوج
لیکن
لیکن اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے نا پیپر معاشی کی جو کلا ہے وہ بہت پسند ہے اس میں جو کاکز سے ڈبے اور پھول دان اور دوسری جو دوسری جو کو خوبصورت خوبصورت چیزیں بنائی جاتی ہیں مجھے وہ بہت پسند آتی ہے اور پھر ان پہ ہم وہ رنگ وغیرہ بے رنگ پھول وغیرہ نقش بنائے جاتے ہیں ان پہ جسے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا
ہاں وہ اگر آپ کے کی بات سی یہ کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہے دیکھنے میں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اچھے لگتے ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو نوجوان اس کو اپنا کاروبار نہیں بنانا چاہتے
جی بالکل کیونکہ اگر دیکھا جائے نوجوان سوچ رہے ہیں کیونکہ آج کل دیکھ جائے سھی نوجوان جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ لکھ کے کر یہی سب کلا سیکھنے بیٹھ گئے تو ہم اتنا کما نہیں پائیں گے کیونکہ دب دیکھا جائے کیونکہ آج کل لوگ جو پیپر معاشی کی چیزیں رہتی ہیں وہ اگر ہاتھ سے بنائی چیزیں رہتی اس میں وقت بھی بہت لگتا ہے اور محنت بھی بہت لگتا ہے تھی جس کی وجہ سے جو اس کا دام رہتا ہے وہ وہ بھی بہت زیادہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے سے لوگ اسے خرید نہیں پاتے وہ سوچتے ہیں اگر ہم اس پہ ہزار روپیہ خرچ کریں گے تو اس کی بدولت ہم اس کی بجائے ہم کسی اور چیز پہ ہزار روپیہ خرچ کریں گے تاکہ ہم ہمارے گھر میں خوبصورت چیز بھی آ جائے گی کہ اور اس سے کم پیسے میں آ جائے گی تو اس کی وجہ سے اس کاروبار میں بھی تھوڑا سا جو دیکھا گیا ہے کہ یہ کاروبار بھی زیادہ نہیں اب چل پا رہا تو میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں کلاؤں کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہ صرف خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ مان لیجیے جو ہزاروں لوگ ہیں ان کا کاروبار بنا سک تی ہے لیکن آج کل لوگ اب اس میں اہمیت اس میں اعتماد نہیں رکھ پاتے وہ سوچ کہ اس سے ہم زیادہ کما نہیں پائیں گے تو یہ چیزیں ہیں اور جو باہر دیشوں سے لوگ آتے ہیں جو گورے وغیرہ باہری دیشوں سے آتے ہیں تو وہ اس چیز میں دلچسپی زیادہ دکھاتے ہیں
ہ
جیسے کہ آپ بول رہے تھے پشم مینا سشال ہو گئے یا پیپر ماشی کی چیزیں ہو گئی
یا یہاں پہ کشمیر کے قالین وغیرہ یا پھر جو ہم بات کر رہے تھے اخروٹ کہ پیٹ جو ان سے ہم چیزیں بناتے ہیں
جیون سے جسے ہم ووڈ کارونگ بھی کہتے ہیں
ہاں جی ہاں جی
وہ وہ سب چیزوں میں وہ دلچسپی دکھاتے ہیں اور وہ وہ لوگ وہ چیزیں خریدتے بھی ہیں تو انہیں کی وجہ سے تھوڑا بہت جو یہ ابھی کلا وغیرہ ہے وہ زندہ رہ پاتی ہے کیونکہ وہی سارے لوگ جو ہے وہ یہاں کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اتنا نہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا رہتا ہے تو ہم یہ خریدنے سے بجائے کوئی اور چیز سستا اھی چیز خرید لے جو ہمارے گھر کو سندر بھی بنائے گی اور کم دام پہ بھی آ جائے گی
جی لوگوں کی ایسی سوچ ہے آج کل لیکن مجھے میرے خیال سے لوگوں کو یہ کرنا چاہی کہ لوگوں کو جو ہماری کشمیر کی یہ کلا ہے جو کشمیر کا ایک کلچر ہے ہمارا ہمیں اس کو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ
کشمیر کی خوبصورتی میں یہ تو اضافہ کرتی ہی کرتی ہے کشمیر کے لوگ نب چیزوں کے لیے جانے جاتے ہیں اپنی خوبصورتی اور
اور مجھے ایسا لگتا ہے کشمیر کی ا کشمیر میں یہ بھی ایک پہچان ہے یہاں کی یہ کلا
جی بالکل بالکل
اگر آپ کو موقع دیا جائے آپ اس میں سے کون سی کلا سیکھنا چاہیں گے
تو مجھے اگر اس کا موقع دیا جائے تو میں پیپر معاشی سیکھنا پسند کروں گا کیونکہ مجھے وہ بہت ہی بہت ہی زیادہ پسند ہے
اچھی بات ہے
چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیےا ے گا اور کشمیر کی جو کلائیں ہے وہ سیکھنے پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیجیے گا
تاکہ ہمارا ایک ہماری ایک کشمیر کا ایک خوبصورتی کا حصہ ہے وہ زندہ رہے
جی بالکل بالکل
چلے بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے اس متعلق بات کر کے امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی خدا حافظ